کائی جان
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم کیا حال ہیں بھائی جناب ٹھیک ہے ہیں
جی اچھا ٹھیک ہے خیریت ہے اور آپ بتائیں آپ کے گھر پہ آپ کی امی جان ابو جان بھائی جان سب کہ رہی ہو تو
جی جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ بتاؤ آپ ٹھیک ہے
جی اللہ کا شکر سر خیریت اور بتاؤ بھائی جان کیا غل ہو
بس یار بیٹھا ہووا تھا سوشل میڈیا چلا رہا تھا یار تو جی جی جی جی آپ کا ہو گیا
جی جناب ابھی نہیں ہویا ابھی ہماری بیگم سا کانا بنا رہی ہے تو اس کے بعد میں
جی جی تو ویسے اگر میں آپ کو بتا تو سوشل میڈیا نے نا لوگوں کے درمیان رابطہ بہت آسان کر کیا توٹ دنیا بھر کی خبریں فورا مل جاتی ہے تحریم اور علم حاصل کرنے میں جو ہے مدد ملتی
رووو
اور جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ دور رہنے والے رشتے داروں اور دوستوں سے جو آسانی سے رابطہ رابطہ رہتا ہے نا
جی جناب
آپ کو کیا کہنا ہے اس میں
جی جناب میں یہی کہنا چاہوں گا یہ سوشل میڈیا ہے مانو جیون میں ٹھیک ہے اتنی بڑی اہمیت ہو گئی کہ ان شاء اللہ سذوشل میڈیا نہ مانو جیون میں کوئی کام ہو بھی نہیں پا رہا ہے کئی کام تو ایسے ہیں جو سوشل میڈیا سے ہو پاتے ان شاء اللہ وہ بس ہی نہیں ہو پا رہے تو انشاء اللہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ سوشل دیکھو سوشل میڈیا سے ہم کافی فائدے بھی ہیں کافی نقصانات بھی آپ نے دیکھ
جی جی جی جی صحیح فرما رہے
جی جناب فائدہ اس کا ذرا ہے کہ اگر سوشل میڈیا کے ماددھیم سے ہم کسی اپنے دور کے رشتے دار فرینڈ یا کسی سے ویڈیو کال بات کر کے برتاؤ کر کے انشاء اللہ اسے اپنے پاس میں محسوس کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ بھی فائدے ہیں کہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم گھر بیٹھے اپنے بزنس کو بھی چلا سکتے ہیں ان شاء اللہ سوشل میڈیا پر ہم اپنے لیے روزگار بھی دیکھ آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تو سوشل میڈیا کے مادھیم سے تعالب بھی لے رہے ہیں اور سوشل میڈیا کئی پلیٹ فارم آپ نے دیکھا ہوا جیسے یوٹیوب انسٹا فیس بک ات تو ہم ان پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کسی دھرم کے ریتی رواج ان شاء اللہ ان کے لہجے ان کا پہناوا اتیاد ہمیں کافی ساری جانکاری سوشل میڈیا سے ملتی ہے جناب
جی جی جی جی تو اپنی صلاحیتوں اور ہنر کو دنیا کے سامنے جو ہے پیش کیا جا سکتا ہے تو کاروبار کو بھی جو ہے وہ فروغ دییننے ہے اور نئے گراہک تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے اگر میں آپ بتا دوں آج کل کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کاروبار وہ جو ہے وہ پہلے وہ آن لائن ہی وہ اس کو جو ہے دکھ کھانے کی کوشش کرتا ہے تو ضروری پیغامات اور معلومات جو ہے بہت جلدی پہنچ جاتی ہے لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں اس کے جو ہے کچھ نقصانات بھی ہے سوشل میڈیا کے تو ضرورت سے زیادہ استعمال سے جو ہے وہ وقت ضاع ہوتا ہے اس کی عادت بڑھ سکتی ہے تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پڑھائی اور کام سے جو ہے توجہ ہھٹ جاتی ہے
جی جناب
اور ایک چیز ہے کہ جھوٹی اور غیر معلومات تیز پھیلتی ہے نا
جی جناب دیکھو انشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو میں آپ کی بات سے سحمت سوشل میڈیا پر آئےیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم سوشل میڈیا کے مادھیم سے اپنے سماج کے پرتی جو سندش جو اپنے وارتالاپ پہنچانا چاہتے ہیں وہ پیش بھی کر سکتے ہیں ان شاء اللہ ہم اپنے سماج کو کوئی اچھ اچھی تعلیم بھی دے سکتے ہیں سوشل میڈیا کے مادھیم سے انشاء اللہ آئے دن آپ نے یہ بھی دیکھا سوشل میڈیا کچھ لوگ انفیکٹ اتنی بری ہے اتنی گندی اور وہ گندی ویڈیو پوسٹ اتیاد ڈال سکتے ہیں تو انفیکٹ ہمارے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر آئے دن بچے زیادہ ایکٹو رہتے ہیں تو انفیکٹ بچے ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو انفیکٹ بوں بھی پربھؤ پڑتا ہے تو ماشاء اللہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا اپنے فائدے کے لیے یوز کرنی چاہیے بلکہ یہ نہیں ہے کہ آج دن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگ کہ سوشل میڈیا پر کچھ انسان تو اپنا بکت جایا کر رہے ہیں ماشا اللہ انہیں یہ نہیں پتایا کہ بکت مانو جیون میں بقت کی قیمت کتنی ہے انشاء اللہیں وہ ریلس ویڈیوز گیمس اتیادی میں اپنا سمجھ آیا کرے تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا اپنے فائدے کے لیے ہی اپیوگ کرنا چاہیے ان شاء اللہ جتنے ہمیں سوشل میڈیا سے فائدے ہیں اس سے زیادہ ہمیں سوشل میڈیا سے نقصانات بھی ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا آئے دن سوشل میڈیا پر فراڈ اس کا در ہو رہا ہے کہ آئے دن کچھ کالس ویڈیو کالس اتیاد آتے لوگ واگ انہیں ریسیو کر لیتے ہیں تو ماشاء اللہ وہ ہماری ویڈیوز کو ریکارڈ کر کے انشاء اللہ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم سے پیسے اڑپتے ہیں تو میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں ایسی کالس ویڈیو کالس اتد سترک رہنا چاہیے اور ہمیں لوگوں کو یہی سمجائش دینی چاہیے کہ ایسی کوئی کال ویڈیوز کالس اتیاد آتے تو انہیں نہ ریسیو کریں ان تو جس سے لوگ ا فراڈ ہونے سے بھی بچ سکتے ہیں ماشاء اللہ آئے دن سوشل میڈیا پر کچھ ایڈس ایڈس ویڈیوز آتی ہیں کہ لو ان میں آتا ہے کہ ہم اتنے دن میں اتنے پیسے کما کے دے سکتے تات اللہ ہممی سو سوپ میڈیا پر اپنی پرسنلل معلومات کسی کو نہیں دینی چاہیے جس سے لوگ بج ہمیں فراڈ کرتے ہیں اور ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے ہڑپ لیتے ہیں نجی دونوں میں سلمے کسی کے ساتھ ساھا نہیں کرنی چاہیے اور اگر کرتے ہیں تو اس کے بعد میں ہمیں کافی سارے نقصان ہیں ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے رپ لیے جاتے ہیں ہمارے ساتھ کئی اور کچھ لوگ تو سوشل میڈیا کے مادھیم سے سائبر کرائم کے آدی بھی ہو چکے ہیں تو ماشاء اللہ ہمیں اس چیز سے دور بھی رہنا چاہیے اور فائدے کے لیے یوز کرنا چاہیے بلکہ یہ نہیں ہے کہ ہم چوبیس آور اسی پر ایکٹیو ہیں جی جناب کچھ آپ فرمائی
جی جی صحیح فرما رہے ہیں آپ تو ذاتی معلومات کا غلط استعمال کا خطرہ رہتا ہے تو آج کل جو ہے اگر میں آپ کو بتا دوں جس کو انگریی میں ا آئی بولتے تو آٹفشل انٹیلجنس اس پیچ م میں اگر ہم اپنی فوٹو وغیرہ ڈالتے ہیں تصویر ڈالتے ہیں تو اس کا جو ہے غلط اس استعمال ہو سکتا ہے نیند اور صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے تو گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ گزارنا گزارنے والا وقت جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ذہنی دباؤ اور تنہائی کا احساس بڑھ سکتا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ سوش سوشل میڈیا نا ن مکمل طور پر جو ہے اچھا ہے اور نہ ہی مکمل طور پر برا یہ اب انسان کو اپنے آپ تک ہے کہ وہ اس کا استعمال کس طرح کرے صحیح استعمال کر غلط استعمال
تو اس کا صحیح ہے غلط استعمال ہی اسے جو ہے اچھا یا برا بناتا ہے تو ہمیں سوشل میڈیا جو ہے وہ سوچ سمجھ کر جو ہے چلانا چاہیے استعمال کرنا چاہیے ہمیشہ ضرورت اعتدل اور ذمہ داری کے ساتھ جو ہے استعمال کرنا چاہیے تو سوشل میڈیا سے نئے لوگوں اور مختلف تہذیبوں کے بارے میں جو ہے وہ معلومات ملتی ہے آج کل کیا ہے بہت سے لوگ جو ہے سوشل میڈیا سے روزگار بھی کما رہے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو
جی جناب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں
جو ہے خون دوایا مدد کی درخواست بھی جلدی پھیل سکتی ہے اگر میں آپ کو بتا دوں کبھی کسی کو ہاسپٹل کیا کسی کا حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا اب اس کو خون کی ضرورت ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ ہمیں جلدی سے مل جاتا جو پھر خون دیتا ہے نا یہ چیزیں دوائی ہو گی وہ بھی ہمیں فورا مل جاتی ہے اس کا یہ
جی جناب آپ بالکل صحی فرما رہے ہو دیکھو ان شاء اللہ سوشل میڈیا سے یہ تو ہمیں انپیکٹ فائدے ہی ہیں کہ جیسے کوئی ویکتی گم ہو جاتا ہے ماشاء اللہ اگر ہم اسے ڈھونڈ نہیں پاتے تو ان شاء اللہ ہم اسے سوشل میڈیا پہ اس کی پوسٹ اتیاد ڈال دیتے تو انفیکٹ وہ کسی کو ملتا ہے تو انفیکٹ ہمیں جانکاری بھی پراپت ہوتی ہے تو ایسے کئی لوگ بھی مل جاتے ہیں ان شاء اللہ اگر کوئی جبہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے لوگ واگوں کو پتا نہیں چلتا ہے تو آئے دن ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں وہ ترنت سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں جیسے ماشاء اللہ ہمارے گھر تک وہ بات آ جاتی ہے جس ہم انفیکٹ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حادثہ کس کے ساتھ ہوا ہے وہ کوئی ہمارا ہے یا کوئی گہ رہے ہے انشاء اللہ اور ہمیں یہ بھی ہے سوشل میڈیا آ کے آئے دن آپ نے دیکا ہوگا کچھ لوگ تو ارننگ بھی کر رہے ہیں پیسے بھی کما رہے ہیں عدے کو انشاء اللہ پر زیادہ تر ہمیں یہی سو دیکھنا چاہیے سوشل میڈیا پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ یہ جووگ ہیں گندی ویڈیو گندی پوسٹ اتد ڈالتے ہیں تو ماشاء اللہ انفیکٹ ہمارے گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں ان شاء اللہ ہماراری بیگم صاحب امی جان ابو جان بھائی جان اتیاد سوشل میڈیا پہ ایکٹو رہتے تو انفیکٹ ایسی چیزیں جو لوگ دیکتے ہیں تو ان پہ انفیکٹ بہت پربھؤ پڑتا ہے تو ماشاء اللہ ہمیں زیادہ تر میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں بچوں کو فون نہیں دین چاہیے جس سے فٹساھاؤ اگر بچے جو ایسی چیز دیکھتے ہیں تو ان شاء اللہ وہ چیز کے عادی ہو جاتے ان کو اس چیز کی لت لگ جاتی نہ تو پھر وہ کھانا کاتے ہیں نہ وہ پڑھنے جا پاتے ہیں اور وہ فون ہی فون چلاتے ہیں آئے دن وہ آپ نے دیکھا ہوا کہ بچے سوشل میڈیا پر زیادہ ہی دھیان دے رہے ہیں تو میرا ماننا تھا ہمیں بچوں کو اچھی تعلیم دینی چاہیے ان شاء اللہ ہمیں یہی سمجھائش دینی چاہیے کہ فون زیادہ نہ چلیں اور اپنے بچوں اپنے گھر پہ اپنی امی جانا جان بھائی جان بیگم صاب اتیاد کو سجھ کرنی چاہیے کہ بچوں کو فون نہ دے آئے دن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ بچے اگر زیادہ فن چلاتے ہیں تو ان کا مانسک تناؤ چڑچڑاپن آنکھوں کی روشنی بھی کم میں ہو جاتی ہے آئدن چودہ پندرہ سال کے بچے کے چشمہ ٹیسٹ ہو جاتا یہی کارن صرف فون ہے ان شاء اللہ اگر ہم بچے فون سے دور رہے ہیں بچوں کو ٹائم سے تعالب کے لیے بھیجنا چاہیے اور انہیں میدان میں ویایام ایکسرسائز اتیاد کھیل کھلانے چاہیے جس سے انفیکٹ بچے سوستھ مست رہتے ہیں اگر فون میں بچے لین ہو جاتے ہیں تو ان شاء اللہ وہ سب چیز بھول آے ہیں انہیں یہی نہیں پتا رہتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کچھ بندے تو فون کی وجہ سے وجہ سے پاگل بھی ہو گئے ماشاء اللہ آپ دیکھو آ نے دیکھا ہوگا کوئی گیم سنے آپ نے جیسے پب جی فری فائر اتیاد میں کئی بچے پاگل ہو گئے ہیں تو میرا ماننا ہے یہ بچوں کو ف فون سے دوری بنائے رکھے تو اور یہ اچھا رہے گا
جی جی بھجن مجھے نا آپ کے ساتھ بات کرے بہت ہی اچھا لگا
اللہ تعالی نے کیا تو ہماری اگے بھی بات اتر رہے ہیں خدا حافظ بھائی
جی جی اللہ حافظ
جٹھ